السلام السلام علیکم
ٹھیک ہو
ہاں جی آپ ٹھیک ہو گھر
ہاں ہاں شکر اللہ کا وہاں سب
ہاں جی ٹھیک اسکول نہیں گئی آج
نہیں نہیں آج فرائیڈے تھی نا میں فرائیڈے کے دن نہیں جاتی ہوں کیون نماز وغیرہ پڑنی ہوتی ہے اور آج میں تھوڑی بیمار تھی
اچھا ٹھیک ٹھیک
آپ کیوں نہیں گئے ہو ہاں میں تو گئی تھی
کل کیا پڑھایا سر نے
ہم یاد مجھے کیا رہتا ہے یاد یاد آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گی ہم نے کیا پڑھا تھاا
اچھا ٹھیک ہے
اور آپ کیوں نہیں گئے تھے
کل
ہاں
میں گھومنے گیا تھا کل
کہاں
میں گیا تھا گللمرگ
اچھا تم روز گھومنے جاتے ہو
وہاں اتنا مزہ تھا قسم سے ٹورسٹ تھے وہاں بھی بہت زیادہ پھر ہم وہیں سے وہیں سے گئے یہاں ڈل لیک سری نگر وہاں سے بھی آئے ہم
ہاں وہاں سے تو مزہ ہی ہے لیکن روز روز گھومنے جانا بھی ٹھیک نہیں رہتا
جی گھومنے جایا کرو اس نا فٹ رہتا ہے انسان
ہاں لیکن کبھی کبھی روز روز آپ کی طرح تھوڑی
کہاں روز روز میں تو دو دن کے بعد نہ یار کا میں مت نا تمہاری طرح کنجوس ہو
ہ
میں نے کہا تھا بولا تم ہو
اچھا تم نے بتایا نا میں تمہاری طرح کنجس میں کون سی کنجو ہو ہاں آپ کو میں کس حساب سے کنجوس لگتی ہوں ذرا مجھے بھی بتاؤ اچھا اچھا ٹھیک اور پیسے بچانا کوئی بری بات نہیں ہے نا
ہاں بری بات بھی نہیں ہے لیکن وہاں ہوتے ہیں نا آدھ کنجس جو ہے نا پھر پیسے ہی نہیں خرچ کرتے ہاں
ہے نا
ہاں جی کنجو س
کر رہے تھے آج
کنجوسی ایک بری عادت ہے جو انسان کو لوگوں سے دور کر دیتی ہیں
جی
کنجوسی ایک بری عادت ہے جو انسان کو لوگوں سے دور کر دیتی ہے
ہاں لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ کنجوسی ہوتی کیا ہے
جب کوئی شخص ضرورت کا ضرورت کے باوجود پیسے خرچ نہ کریں اور ہر چیز میں حد سے زیاد بچت کرے تو اسے کنجوس ہی کہتے ہیں
ہیلو
آپ کے گھر میں کیا چل رہا ہے
یہ میری کہہن نا تھوڑی پاگل ہو گئی ہے آ کو پتہ ہے آپ کیا بات ت رہے تھی کنجوسی کے بارے میں ہاں مطلب بچت اور کنجوسی میں فرق ہے
جی ہاں بچت اچھی بات ہے جبک کنج س بری عادت ہے بچت میں انسان اپنی ضرورت پوری کرتا ہے اور بچے پیسے سے سنبھال کر رکھتا ہے کنجوسی انسان ضرورت پر بھی پیسے کے خار نہیں کرتا
بات ہے کیا تم کسی کنجوش شخص کو جانتے
ہاں ہمارے محلے میں میں ایک انکل ہے وہ کبھی کسی کی مدد نہیں کرتا اور مہمانوں کی خاطرداری بھی نہیں کرتا
لوگوں کے بارے میں کیا سوچتے
اکثر لوگ ان کے ان کو پسند نہیں کرتے ہی کیونکہ وہ ہر وقت پیسے بچانے کے
کیا کنجوسی کا اثر دوستی پر بھی پڑتا ت
ہاں بالکل اگر دوست ہر وقت کنجوسی کرے تو دوستی کمزور ہو سکتی ہے
کیا گیا
جی ہاں اسلام ہمیں س
سکھفات اور م
شکاوت کا مطلب کیا ہے
شکاوت کا مطلب ہے کہ کہ خوشی سے دوسروں پر خرچ کرنا اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا
اگر کوئی بہت امیر ہو لیکن پھر بھی کنجوس ہو تو
تو لوگ اسے پسند نہیں کرتے دولت سے زیادہ اہمیت اچھی اچھے اخلاق کی ہوتی ہے
کیا غریب آدمی بھی ساخی ہو سکتا ہے
بالکل سکھاوت صرف پیسوں سے نہیں ہوتی ہے اچھے الفاظ الفاظ اور مدد بھی سخاوت ہے
بہت خوب کنجوسی کے نقصانات کیا ہے
کن جوش سے لوگ لوگوں میں محبت کم ہو جاتا جاتی ہے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں اور انسان تنہا رہ جاتا ہے
اور فوائد کس چیز کے
سخاوت کے سخی انسان سب کا دل جیت لیتا ہے اور اس کی عزت بڑھتی ہے
کیا اسکول میں بھی کنجوسی نظر آتی ہے
ہاں کچھ بچے اپنی اسٹیشنری کسی کو نہیں دیتے چاہے دوسروں کو ضرورت ہی کیوں نہ ہو
لیکن ہر چیز دینا بھی ٹھیک تو نہیں
بالکل ہر چیز میں اعتبال ہونا چاہیے نفر فضول خارج اور نا کن جوسی
فضول خرچی کیا ہوتی ہے
جب انسان بنا ضرورت پیسے اڑائے تو اسے فضول خرچی کہتے ہیں
بہترین راستہ کیا ہے
درمیان یہ راستہ ن کنجوسی اور نہ فضول خرچی
جا سکتے ہیں
جی ہاں اگر والدین بچوں کو شیئرنگ اور مدد کرنا سکھائے تو بچے سکی بنتے ہیں
کیا تم کبھی کنجوسن کرتے ہو؟
اپنی چیز چیزیں سنبھال کر رکھتا ہوں لیکن کوشش کرتا ہوں کہ کنجس نہ بنوں
کوشش کرتی ہوں کہ ضرورت مند کی مدد کروں
یہ بہت اچھی بات ہے
اگر آخر میں تم کن چوسی کے بارے میں کیا پیغام دینا چاہو گے
میرا پیغام یہ ہے کہ ہمیں بچت کرنی چاہیے لیکن کنجوسی نہیں ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے اور ثقاوت کو اپنانا چاہیے
ہاں یہ بات تو صحیح ہے اتنی کنجوسی بھی ٹھیک ہے نہیں رہتی ہے کیونکہ کنجوسی سے انسان نا وہ مطلب اس کو پھر اس کے پاس کوئی جاتا بھی نہیں ہے پھر اس کے ساتھ کہیں گھومنے بھی نہیں جاتے ہیں سر
ہاں اگر گھومنے جائیں گے ایک انسان ایک ایسا ہوتا ہے وہ پیٹرول بھی نہیں ڈالتا
ہاں بالکل بالکل آپ کو پتہ ہے میرے اسکول میں ایک لڑکی ہے
ہاں
وہ اتنی کنجوس ہے اتنی کنجوس ہے وہ مطلب اس کو ایک تو کھانے کے ساتھ ہے اور خود کے بیگ میں اگر اس کو پیسے ہوں گے نا وہ چوری رکھے گی پھر ہم یہ بولے گی کہ کہ مجھے پیسے ساتھ نہیں ہے تم لوگ کچھ لاؤ پھر ہم لاتے ہیں نا پھر وہ کھاتی ہے پھر بولتی ہے چلو میں پیسے دوں گی اب تم اب ان کو بھی لاؤ جب ہم اٹھتے ہیں نا پھر وہ پیسے ہی نہیں دیتی ہے ہم لاتے ہیں پھر اپنے پیسے سے وہ اتنی کنجوس ہے پیسے ہوگ کہ وہ بولتی ہے مجھے پیسے ہی نہیں ہے
اتنی کنجو س تھی نہیں کرنی چاہیے آپ فضول خرچی بھی نہیں کرنی چاہیے لیکن
کوئی گنا ہی ہے نا
ہاں لیکن مطلب نا
ا
بیچ میں پیسے خرچ کرنے چاہیے نہ کن جوز نہ فضول کا خرچی
ہاں ہاں یہ بات اور ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے
ہاں جی ہمیشہ اور جتنی پیس ہوی مدد
ہاں ہاں پیسوں سے تو لوگوں کی ہم مدد بھی کر سکتے غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں غریبوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں کیونکہ ان کے بچے بوکھے ہوتے ہیں ہلو
ہلو
ہاں میں بتا رہی ہوں ان کے بچے بو کے ہوتے ہیں ان کی مدد بھی کرنیاہ
ہاں جی ہاں جی ان کے مدد بھی کرنی چاہیے
ہ کیونکہ ہمارا فرض بنتا ہے اگر ہمارے پاس پیسے ہیں مطلب نا ہمارے ایک تو اپنے کے لیے رکھنا ہوتا ہے اور پھر اگر ہمارے کچھ مطلب بچے کچے پہس ہیں وہ ہمیں پھر غریبوں میں بانٹنے چاہیے فضول خرچ جی نہیں کرنی چاہیے اگر ہمیں پیسے ہوتے ہیں نا بہت زیادہ ہم بولتے ہیں چلو ہم کل وہاں جاتے ہیں یہاں جاتے ہیں کچھ بھی کھا لی ہیں وہ جول خرچہ ہم اتنا کرتے ہیں جولوں پہ چڑتے ہیں اور جولے پ والوں کو پیسے دیتے ہیں ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے اس سے وہ فضول خ ہوتا ہے نا اگر ہم گغریبوں کے پیٹ بسائے مطلب ان کے کھان آ ان کے لیے کھانا لائے ان کو پیسہ د ہمیں اتنے ثواب ہوں گے
ہاں جی ایک تو وہ بھی خوش رہیں گے اور اللہ تعا لا نے بھی خوش رکھ
ہاں ہاں اور اللہ تعا لا بھی خوش رہے گا وہحفض ال خرچی سے اللہ تعا لا ناراض رہتا ہے اور کنجوسی سے بھی اللہ تعالی نہ
ناراض رہتا ہے من جی یہ بات بھی صحی ہے میں نے یہ قرآن میں بھی لکھا ہے
ہاں ہاں اور مجھے بھی کنجوسی اتنی اچھی نہیں لگتی میں فضول خرچہ بھی نہیں کرتی ہوں اور کونجوسی بھی نہیں کرتی ہوں جس کو پیسے ضرورت ہوتے ہیں میں اس کو دے دیتی ہوں
ہ ویسے کہ یہ بات بھی صحی ہے
میں کسی کسی کو دیتی ہوں مجھے لگتا میں نے زندگی میں کسی کو پیسے نہیں دیے ہیں لیکن جس نے مجھے مانگے ہے میں نے کوودے ہے
اچھا ٹھیک غریبوں کی مدد کرنی چاہیے
ہاں ہاں میں نے یہ بات سنی ہےگ غریبوں کی مدد کرنی چاہیے لیکن ان غریبوں کی جن کے ہاتھ پیر نہ ہو ان غریبوں کی نہیں جن کو گھومنے جانا ہوگا ان کو پیسے دینے ہوتے ہیں
اچھا ٹھیک ٹھیک اچھی بات
لیکن میں مجھے جو میں لیکن جوس بھی نہیں ہو مجھے مطلب جو لوگ پسند ہوتے ہیں نا وہ مجھے پھر پیسے مانگتے ہیں میں ان کو دل سے دیتی ہوں
دل سے یا پھر گالیا دل سے یا پھر گالیا والیا دی تو بعد میں
کسم سے اللہ کی قسم میں گالیاں وغیرہ نہیں دیتی ہوں میں ان کو دل سے میں خوش ہوتی ہوں کہ مجھے انہوں نے پیسے مانگا ویسے بھی میری زندگی میں مجھے لگتا ہے ویسا ایک ہی شخص ہے جس کو میں اپنے دل سے پیسے دیتی ہوں باقی اگر مجھے مانگتے ہیں نا مجھے منہت آتی ہے
اللہ حافظ بائے مجھے کام ہے تھوڑا
چلو میں بھی نماز پ لیتی ہوں چلو اللہ حافظ
اوکے اللہ حافظ
ہوں بائے